یک السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی آپ ٹھیک ہیں اچے سے بالکل ٹھیک آپ ٹھیک ہیں
شکر اللہ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے
بچے ٹھیک ہے
سب ٹھیک ہے اورپ کے بچے ٹھیک ہے
بالکل بالکل صحیح ٹھیک ہے آپ بتائیے کیا کرے تھے آپ
جی بس بارش دیکھ رہا تھا کہ دو تین دن سے برش لگاتار پڑ رہی ہے
ہاں بارشیں تو کافی زیادہ ہو رہی ہے ہاں
سیلاب ہونے کا خطرہ ہے
ہؤ
پھیللا پے کا تو بہت زیادہ خطرہ بڑھ گیا ہے کیونکہ شیر مسلسل ہو رہی ہے تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے
اگر اور دو تین دن اوپر دے رہی ہیں بہت ساری جگہوں پہ سیلاب آ گیا ہے
جی جی جی کافی ساری جگہوں پہ آ گیا ہے
جو دریا کے کنارے رہتے وہ تو گھر گھر چھوڑ کے نکل گئے ہیں باہر سے جگہوں پہ
بالکل ہاں ابھی آپ چوبیس گھنٹوں کے لیے انہوں نے جاری کر دی ہے ایڈوائزری کہ
ہاں فلڈ مت آ جائے گا
ہاں سیلاب آئے گا تو اگر کا بارشیں نہیں رکی تو سال آ جائے گ ہم بھی بہت پریشان ہیں اللہ سے اب یہی اللہ سے اب یہی دعا ہے کہ سب کو خیر و آفیت کے ساتھ رکھے سری سب لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرے
سب ٹھیک ہو جائے گا ان شاء اللہ
انشاء اللہ انشاء اللہ آپ بھی بچوں کا دھیان رکھے گا ان کا کو باہر مت جانے دیجیے گا جس ٹائم بارش میں
نہیں وہ تو ویسے گرمی ہی کھیل رہے ہیں لیکن بیٹھتے نہیں ہیں ایک جگہ
ہاں وہ تو ہے ہی چھوٹے بچے ہیں تٹنگ آئیں گے نا اندر ایک ہی جگہ کمرے میں بیٹ کے ہوئے یہ بھی تو چاہتے ہیں کہ ہم باہر جائیں باہر کھیلے
جیسے شام تک انہوں نے بولا ہے پڑے گی بارش پھر شاید رک جائے
پھر مجھے لگتا ہے خطرہ تھوڑا ٹل جائے گا لیکن جو حال ہی میں نقصان ہو گیا ہے اپنے کل دیکھا بییروا بڑگام میں کافی زیادہ
ہاں بہت بہت بہت جانے گی اس میں
ہاں وہاں درجنوں دکانیں بہگ ہیں پانیانی میں وہاں پہ تو درجنوں دکانیں بٹھ گئی اللہ سب کی حفاظت کرے سب کو اپنی حصظ امال میں رکھے
پورے پہاڑی ا دے نیچے
ہاں وہ تو
یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم پیڑ پودے لگائیں زیادہ لگائے تو یہ چیزیں بہت کم ہوتی ہے پھر اسی لیے بولتے ہیں کہ پیڑ پودے زیادہ لگاؤ
پو ات بھیے
تاکہ سیلاب کی صورت میں وہ ہماری مدد کر سکے
آپ نے پرسوں آپ نے پرسوں نہیں دیکھل تھوڑی سی بارش کیا ہو گئی شہر خاص میں تو ساری جگہوں میں پانی گھس کے اندر کے لوگوں کے گھروں میں پانی
ہاں بالکل وہاں تو چلنے
اس دن تو سیلاب کا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا آج تو اب تین چار دنوں سے مسلسل بارش ہو رہی ہے تو مجھے لگتا ہے اب تو بارش رکے گی نہیں اور اگر رکے گی نہیں تو تو پھرف سیلاب تو آنا لازمی ہے
وغیرہ ہے تو وہ انہیں کا پانی واپس آ گیا تھا وہی گھروں میں گزریا
بھائی میں کہہ رہی ہوں وہ تو معمولی سی ڈرین کا پانی تھا
ہاں
اب آپ خود سوچیں جب بارشیں ہو جائیں گی کنٹینوسلی مسلسل ہوتی جا رہی ہے تو شاء الپ تو آئے گا ہی
تو ہے ہی جب لگاتار بارشیں پڑے گی اور رکے گی نہیں تو مشکل ہو جائے اس کو
پندرہ
گاؤں والوں کے لیے تو زیادہ مشکل ہوتی ہے جو وہاں نق نانے زیادہ ہوتے ہیں شاید جو بناک
اب انہوں نے بچوں کی چھٹیاں بھی بڑا دی ہیں نا ابھی دو چار دنوں کے لیے اور چھٹیاں بڑھ گئی ہیں ا
ا وہ اسی لیے ت جو بارشیں کنٹینیو ہو رہی ہے سیلاب کی صورت حال بن رہی ہے اسی وجہ سے نے اسکول بند ہی رکھے تاکہ سیلاب نا آجائے
حکومت نے اب یہ اقدام اٹھایا ہے کہ بچوں کے لیے اسکول فلحال کے لیے بند کر دیا جائے
اچھا بولا ہے چوبیس گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے گا شام
بس اللہ سے یہی اب دعا ہے کہ کہس بارش تھام ج آئے تو لوگوں کو تھوڑی سی راحت مل جائے گی
جی جی بلکل
ہم بھی کافی پریشان ہیں اس وجہ سے
کیا کر سکتے ہیں
جی بلکل
بہت بارش پڑ رہی ہے
اوپر سے ابھی تو شادیوں کا موسم شروع ہو رہا تھا کتنا نقصان ہو جائے گا دکانداروں کا تو کافی زیادہ نقصان ہو جائے گا بارش کی وجہ سے لوگ نکلیں گے نہیں اب سیلاب کا خط رہا ہے اس وجہ جیسے بھی لوگوں میں کافی زیادہ یہ ہڑبڑی کا ماحول ہے وہ تو باہر آئیں گے نہیں کچھ خرید و فروخت کریں گے نہیں لوگ تو کافی زیادہ پریشان ہیں اب یہ بھی چارے دکاندار ان کا تو سارا کاروبار ہی
مجھے لگتا ہے کافی شادیاں بھی کینسل ہو جائیں گی
ہاں مجھے لگتا ہے کہ شادیاں نہیں نکا خوانی تو ہوگی ہاں اب اگر یہ ہوگا فنکشن وغیرہ وہ کینسل ہو سکتا ہے
وہی وہی اسی کی میں بات کر رہا ہوں کہ مطلب اس کو فنکشن کرنا ہوگا وہ کرے گا نہیں تو سمپل سی شادی ہوگی میرے خیال سے وہی ہوگا
سیدھے نکاح خوانی اور بس باقی جو
نہیں باقی ویسے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو اس وقت موسم ہو رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ سمپل سا ن کاا خوانی ہو جائے اور شادی سمپل طریقے سے ہو جائے مجھے لگتا جہاں کہیں پہ بھی دعوتیں ہوں گی وہ کینسل ہو جائیں گی جس حساب سے بارش پڑ رہی ہے اس وقت تو بہت دھوپ ہوا کرتی تھی بہت گرمی ہوتی تھی پسینے آتے تھے آج دیکھیے کل تو شاید لداخ میں برف ہی پڑ گئی ہے
شادیوں کا سیزن تو کافی پیک پر تھا اب کیا کر سکتے ہیں اللہ کرے سب ٹھیک ہو جائے زندگی دوبارہ پٹری پہ لوٹ آئے
ہم تو بس دعا کر سکتے ہیں اور استغفا کر سکتے اس وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں یا اپنی ہی گناہوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے
ہ بالکل ج کر ارے یہاں پہ کچھ نہیں
آپ کے یہاں تھی کس اس کی شادی
ہاں ہمارے یہاں بھی شادی ایک تھی تو مجھے لگتا ہے شاید وہ کسیم طریقے سے یہ ہو جائے گی تو ابھی دو تین دن ہے اگر ٹھیک ہو گیا موسم تو لگتا ہے شاید دعوت رہے گی اگر ایسیے بارشیں ہوتی رہی تو میرے خیال سے وہ بھی شاید سمپل طریق سے ہی کریں گے نکا خانی ہوگی اور ہے
جی جی جی بالکل ہاں ہمارے گھر میں بھی ہے آنے والے ہفتے میںے ہفتے تو وہی دیکھیں گے ا موسم کیسا کیا رہتا ہے تو اسی حساب سے نا آگے کا پروگرام بن سکتا
ہاں بالکل مجھے لگتا ہےسے
ابھی تو فی الحال چوبیس گھنٹے کافی نازک ہیں ہے اگر چوبیس گھنٹوں میں بارش رکتی ہے تو کچھ ہو سکتا ہے اور اگر نہیں رکی ایسیے مسلسل بارشیں ہوتی رہی تو مجھے لگتا ہے سلاح وگہ تو پھر فنکشن کرنا تو ناممکن ہی ہے
سری نگر میں تو کم بارش پڑ رہی ہے گاؤں سائڈ میں تو بہت زیادہ ہو گئی ہے وہ پانی بھی اب ادھر ہی آ رہا ہے
لیکن اب اس سے متاثر لوگ ہو رہے ہیں نا شہر بھی تو اس سے متاثر ہو جائے گا اب گاؤں میں تو ہو رہا ہے لیکن لن اس سے تو شہر بھی متاثر ہو جائیں گے
ا وہ پانی بھی ادھر ہی آ رہا ہے تو یہاں بھی بارشیں ہو رہی ہے تو وہ سارا پانی نگر پہ پہنچے گا
پ جی
وہ وہی خطرے کی بات ہوتی ہے تو وہاں کا بھی پانی آئے گا یہاں بھی بارشیں ہو رہی ہیں
اوپے
آیا ہے کہ کسی کسی جگہ آیا ہے پانی وہ ڈرینیج سسٹم کا جو پانی ہوتا ہے وہی باہر نکل آیا سڑکوں پہ ویسے تو وہ پانی نہیں ہے جیسے مطلب جس کو ہم کہیں گے کہ سیلاب کی صورت ہے حال ہے لیکن ڈرینز کا جو پانی ہوتا ہے وہ باہ رہا ہے سڑکوں پہ
اچھا اچھا ٹھیک
ہاں وہ جم گیا ہے ہاں
جی
کیونکہ ڈرینیز میں تو ہم ہی کوڑا کرکٹ وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس سے ڈرینیز بلاک ہوتی ہے تو وہی پانی باہر نکل آتا ہے
جی جی
کیا کر سکتے ہیں
مجھے سمجھ نہیں آتا یہ حکام کیسے ان کو ایسے اور ن یہ اجازت دیتے ہیں سڑکیں بنانے کے لیے ان کو اسی ٹائم مد نظر رکھنا چاہیے نا کہ اگر کل کو بارش ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے تو بارش کا پانی کہاں سے ن لے گا ہے نا یہ تو پہلے ان کو مد نظر رکھنا چاہیے انجینئر
کیا کر سکتے ہیں ہوں
ہم ککا پر چھ کپڑر جو اس ورورت انن ب ت یہ یہ تو سارا انفراسٹرکچر ہی خراب ہے کیا کر سک کیوںکہ آپ کو ق رتی نہیں ہے چلے میں رکھتی ہوں اس وقت اللہ
ٹھیک ہے اللہ حافظ
فل